ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی اپ ٹھیک ہو جی سب ٹھیک ہے آپ آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکراادا گلہ بھیش اورور آا ہی کچھ
نہ نہ آپ کام کر رہی ہو بیٹے ہو
بیٹے
موزو
ٹھیک ہے
میں نے کیا تھا سینڈ میں نے نا آپ کو کام د تھا کام کیا تھا
ہاں میں دیکھی لوں
سر نے سر نے بتایا تھا وہ سارا لکھا سر آپ سے
مجھے آیا سمج
جی جی آپ کو پتا ہے اسکول میں سائنس کی کلاس میں الیکٹرسٹی کے بارے میں پڑھا مجھے لگا اس ٹاپک پر ہم تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں
بہت اچھایاا ہے ل ہماری روزمرہ زندگی کا اتنا اہم حصہ بن چکی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل ہے
ہ جی بالکل صحیح کہا صبح اٹھنے اٹھتے ہی ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں الم کلااک لائٹ پین موبائل چارجر سب کچھ الیکٹرسٹی سے چلتا ہے
جی ہاں اگر ایک دن کے لیے بھی بجلی بند ہو جائے تو لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرمیوں میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنر بند ہو جاتے ہے اور سردیوں میں ہیٹر کام لے جاتے
ویسے الیکٹرسٹی اصل میں ہوتی کیا ہے
ا الیکٹرسٹی اینرجی کا ایک شکل ہے یہ الیکٹرانس کی مومنٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب الیکٹرانس جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتی ہے
یہ تو کافی انٹرسٹنگ بات ہے مطلب جو بلب روشن ہوتا ہوتا ہے اور جو پنکھا گھومتا ہے اس کے پیچھے الیکٹ ٹرانس کا کردار ہوتا ہے
ہاں ہاں بالکل یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس ہی تمام الیکٹریکل سسٹم کی بنیاد ہے
مجھے یاد ہے ٹیچر نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگوں لوگوں کے پاس الیکٹرسٹی نہیں تھی
ہاں پرانے زمانے میں لوگ بھی ہے چراغول موم بچے استعمال کرتے تھے رات کے وقت روشنی بہت کم ہوتی تھی اور زندگی آج کے مقابلے میں کافی مشکل تھی
پھر الیکٹرسٹی کس نے ڈسکور کی
اس میں کئی سائنٹسٹ کا کردار رہا بینجامن فرینکلن نے الیکٹرسٹی پر تجربات کیے میں میں کیا الیکٹرک جنری ہو تھس ایڈسن نے الیکٹرک و کو مشہور بنایا
اگر ان سائنٹسٹس نے محنت نہ کی ہوتی تو شاید آج دنیا اتنی ترقی یافتہ نہ ہوتی
بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں الیکٹرسٹی کا بہت بڑا حصہ ہے
الیکٹرسٹی کن کن طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے
بہت سے طریقے ہیں جیسے ہائڈرو الیکٹ پاور تھرمل پاور سول پاور ونڈ پاور اور نیوکلر پاور
ان میں سے ہائڈریکل پاور کیا ہوتا
جب پانی ڈیم سے گھسرتا ہے تو ٹربائنس کو گھماتا ہے تو بن جنریٹرس کو چلاتے ہو الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے
مطلب پانی سے بھی بجلی بن سکتی ہے
ہاں ہاں یہ کون سی بولنے والی بات ہے یہ انوائرمنٹ فرینڈلی طریقہ سمجھ جاتے ہیں
اچھا ٹھیک سولر پاور کے بارے میں بتاؤ
سولر پاور سورج کی روشنی سے حاصل کی جاتی ہے سولر پینل سن لائٹس الیکٹرسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں
اچھا ٹھیک آج کل بہت لوگ اپنے گھروں کی چھت پر سولر پینل پینلس لگا رہےا
تھے بتاؤ جب تم نے یہ یہ والا موضوع اس کے ساتھ پڑھا ہوگا اس نے کیا پڑھا ہوگا یہ
ا اس نے کہاں پڑھا وہ تو ایسا ہی بتا رہا تھا بس
بالکل اسی اس سے بجلی کی بل کم ہو جاتی ہے اور انوائرمنٹ کو بھی کم نقصان ہوتا ہے
ونڈ پاور کیسے کام کرتی ہے
ہوا جب بتی بس کو گھماتی ہے تو جنریٹر الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے
یہیمی باتاتھ طریقہ لگتا ہے
ہاں رینیویبل انرجی سورس اسی لیے اہم ہے کیونک یہ ختم نہیں ہوتے
ہمارے ملک میں بجلی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے
بہت زیادہ ہے فیکٹریز ہاسپٹل اسکولز آفسز اور گھر سب الیکٹریسٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں
ہاسپٹلس میں تو الٹ الیکٹرسٹی اور بھی ضروری ہوتی ہوگی
ہاں ہ بالکل آپریشن تھیٹرس وینٹیلیٹرس ایکسر ر مشینس اور دوسری میڈیکل مشینس الیکٹر کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں نا
اگر ہاسپٹل میں اچانک بجلی چلی جائے تو
اسی لیے ہاسپٹلس میں جنریٹرس اور بیک اپ سسٹم رکھے جاتے ہیں
سکولس میں الیکٹرسٹی کا کیا رول ہے
اسکول میں کمپیوٹرس پروجیکٹر اسمارٹ بورڈ فینس لائٹ سٹر پہ ہی چلتے ہیں نا سارے اس کے بغیر تعلیم نظام متاثر ہو سکتا ہے
آج کل آن لائن کلاسز بھی الیکٹرسٹی اور انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے
بالکل کووڈ کے دوران لوگوں نے اس کا بہت زیادہ احساس کیا
فیکٹریز میں الیکٹرسٹی کا استعمال کیسے ہوتا ہے
مشین چلانے کے لیے اگر بجلی نہ ہو تو پروڈکشن رک سکتا ہے اور معیشیت کو نقصان ہو سکتا ہے
مطلب الیکٹرسٹی ملک ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں
جی ہاں جتنی زیادہ اور بہتر الیکٹریسٹی ہوگی اتنی ہی ترقی تیز ہوگی
گھر میں ہم الیکٹرسٹی کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں
لائٹس فینس ریفریجریٹر سب کو نہیں پتا ہے ویسے
نہ نہ بتائیے نا آپ
میں تووں بتاؤوں آپ کو ابھی بہت زیاارہ جانا تھا نا
جی
رکھ نہیں کیا
مجھے پھر موڑ م
ہ آپ کو پہلے ہی موور نہیں تھا لیکن آپ سوچتے تھے کیازار پار کریں گے ہے نا
نہ میں نکلا تھا کہ سمج سےے
اچھا
جی
چلو واشنگ مشینس ٹیل ویژنس کمپیوٹرس موبائل چارجز اور کچن پینس کے لیے یہ سب جی کے کر
جی جی ہم اکثر بجلی کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اسے ہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے
ہاں اس سے بل بھی زیادہ آتی ہے اور انرجی ریسورس پر بھی پریشر بڑھتا ہے
تو ہمیں الیکٹرسٹی بچانی چاہیے
بالکل نہیں دوری بچانا ہر شاعری کی ذمہ داری ہے
بجلی بچانے سے کچھ طریقے بتاؤ
جب کمرے میں کوئی نہ ہو تو لائٹس اور فینس بند کر دینی چاہیے ارجی شیگ سیونگ ب استعمال کرنی چاہیے اور انریلینس بند رکھنی چاہیے آپ کو بتا نہیں کیا بتاائے
جی موبائل چاہ جی جی موبائل چارجر کا بھی ساکٹ میں لگا رہنا دین غلط بات ہے
جی ہاں چھوٹی سی انرجی ویسٹ ہوتی رہتی ہے
ایل ای ڈی بلبس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بجلی کم استعمال کرتے ہیں
بالکل ایل ای ڈی بلبس کم الیکٹرسٹی میں زیادہ روشنی دیتے ہیں اور زیادہ اسرا دیتے ہیں
الیکٹرسٹی کے کچھ خطرے بھی ہوتے ہیں
ہاں اگر احتیاط نہ کی جائے تو الیکٹرک شواکس لگ سکتے اور بہت خطرناک ہوتا ہے
بچوں کو کس طرح کی اہمیت کرنی چاہیے
گی لے ہاتھوں سے سوچس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے خراب وائل سے دور رہنا چاہیے اور سواکٹس میں کوئی چیز نہیں ڈنی چاہیے
یہ بہت ضروری بات ہے
بالکل سوٹی ہمیشہ پہلے آتے ہیں
کیا ایکٹرسٹی اوارمنٹ کو نقصانہ بھی پہنچا سکتی ہے
اگر اور آئل کیسی سے پیدا کی جائے تو پولوشن بڑھتا ہے اسی لیے رینیویبل انرجی کو پرموٹ کیا جاتا ہے
ولر اور ایرجی اس مسئلے کا اچھا حال لگتا ہے
کیا بتا رہے تھے
میں بتا رہا تھا سولر اور وین انرجی اس مسئلے کا اچھا حل لگتی ہے
سوچ بڈ کو کیا ہوا جی ہاں یہ کلین ارجی سورسز ہے
آج کل الیکٹریکل ویکلز بھی مشہور ہو رہے
بالکل الیکٹرک کارس پیٹرول اور ڈیزل کی نسبت کم پالوشن پیدا کرتی ہے
فیوچر میں کیا تم سمجھتی ہو کہ دنیا زیادہ ت رینیویبل انرجی پر چلنے لگے گی
مجھے لگتا ہے کہ ہاں بہت سے ملک اسی طرح کا دم بڑھا رہے ہیں
اسمارٹ ہوم اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
اسمارٹ فونس میں الیکٹریکل ڈیوائسز انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں یہ ٹیکنالوجیکل زندگی کو آسان بنا رہے
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ موبائل سے لائٹس اور کیمراز کنٹرول کر لیتے ہیں
ہاں یہ پہ الیکٹرسٹی اور ٹیکنالوجی کامال ہے
اچھا ٹھیک کیا الیکٹرسٹی کے بغیر انٹرنیٹ چل سکتا ہے
نہیں انٹرنیٹ کی سروس سرورس روٹرس اور کمیونیکیشن سسٹم سب الیکٹرسٹی پر ڈیپینڈ ہے
مطلب ماڈرن دنیا کے بورا نظام الیکٹرسٹی سے جڑا ہوا ہے
لگ بھگ تو اسی سے ہیں بالکل بینکنگ کمیونکیشن ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز سب الیکٹرسٹی کے سہارے چلتے ہیں
اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر بجلی کی قدر نہیں کرتے
یہ بہت صحیح ہے جب تک بجلی موجود رہتی ہے لوگ اس کی ایا محسوس نہیں کرتے لیکن لوڈ شیڈنگ کے وقت سب کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے
ہمارے ٹیچرس بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتاہ ہے ابھی شور آ رہا ہے نا لیکن یہ لگتا نہیں ہے کیونکہ آپ بات بھی کرتے ہو نا اس کے ساتھ ہی مطلب بہت بڑی بات
شورا میں
میں بتا رہا ہوں آپ آ رہے ہیں نا تھوڑا کپس کا
اچھا اچھا م چ رہی تھی وہ میں نے کیا تھا
جی لیکن ایسے نہیں آتا ہے شور آپ کو آیا سو میںجھے آپ بات کرتی ہو
کوئی گ نہیں
چلے اللہ حافظ بع میں بد
چلو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اللہ حافظ
چلیے کوئی بات نہیں اپنا آپ خیال رکھنا
ٹھیک ہے نو